سی
جٹیک
ہاں جی کیسے ہیں آپ
جی کہ
جی سب کہرییت جی سب کہرییت اور کیسے ہیں گھر سب پریوار میں آپ کے
تو پی
ہاں جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ آن لائن شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں
پر
اچھا اچھا تو آپ کے حساب سے آن لائن شاپنگ بیسٹ ہے یا آف لائن شاپنگ
جبیک آن لائن
بیٹھے بیٹھے آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے نا
ہ
اور آف لائن میں یہ کہ آپ کو مارکیٹ جانا پڑتا ہے دس دکانیں آپ کو گھومنی پڑتی تب آپ کو کوئی کپڑا پسند آ کرنا
ہاں جی ہاں بالکل صیف فرما رہے آپ کی کہ دیکھو ویسے آپ کے حساب سے کون سی چیزیں پرفیکٹ ہے آن لائن بیسٹ ہے ہی ہو پل بیسٹ ہے پھر میں بتاتا ہوں دونوں چیزوں کے بارے میں اگر آپ کو دونوں میں سے ایک چوز کرنی پڑے تو کیا چوز کریں گے
جی دیکھیے میں تو تواں لائن کو سپ س گ تھڑا سا کو کہیں دیکھیے جیسے یہ ہے آپ سمجھے تھوڑا سا میرے مطلب کو سمجھنا کہ دیکھیے جیسے ہمارے بزرگ ہیں جو گھر میں اکیلے رہتے ہیں ان کے ساتھ ان کا پریوار نہیں ہے صبح کو جاتے ہیں شام کو وہ لوگ واپس آتے ہیں یہیااں وہ یہاں نہیں رہتے ادروائز باہر پے رہتے ہیں تو یہ ہے نا اس تھوڑا سا آن لائن سے شاپنگ سے ان کو بہت ہی ہیلپ ملتی ہے جوہوں نے وہاں جا تو جا نہیں سکتے وہ اس فون سے آڈر کر سکتے ہیں اور جو بھی سامان ان کے گھر کے دروازے تک پہنچے گا
الم جی
ہے نا بزرگوں کو زیادہ پریشان ہونا نہیں پڑے گا دھوپ میں جانا نہیں پڑے گا ان کو باہر نکلنا نہیں ہوگا تقاوت نہیں ہوگی اگر ان کے ہاتھ پ میں زیادہ کبھی وہ باہر نہ نہیں جا سکتے تو انہیں ہر چیز گھر میں مل گئی ہے تو وہ کیوں جائیں گے
ہاں جی ہاں جی
تو ہمیں لگتا ہے کہ آن لائن شاپنگ بہت بیسٹ ہے جو ہمارے بھائی کا ایک تھوڑے سے دوسروں پہ نربر آئے یا جیسے دیکھیے تھوڑے کگ کا ہاتھ یا پیر خراب ہے وہ سلف نہیں سکتے ہیں تو ان کے لیے بھی آن لائن بہ بس
ہاں جی ہاں جی
جا نہیں سکتے وہ گھر سے آرڈر کر سکتے ہیں آرڈر ان کے دروازے پرک آ سکتا ہے تو وہاں سے تو ب سکتے ہیں نا
ہاں جی ہاں جی صحی فرما رہے ہیں آپ بالکل صحی فرما رہے ہیں
ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے یہ میرے اس نظریے سے آن لائن بہت اچھی چیز ہے کیونکہ دھیے آپ کو آن لائن میں کتنی سہوولت مل گ ہے آپ راشن منگوا سکتے ہیں آپ کپڑے منگوا سکتے ہیں آپ کو مگوا سکتے ہیں ادروائز کچھ بھی منگوا سکتے ہیں آپ
ہاں جی ہاں جی ہاں جی بالکل صحی فرما رہے ہیں آپ کیکہ دیکھو ایسا ہے نا ابپ بول رہی ہو آن لائن شاپنگ آف لائن اب آف لائن دیکو آن لائن گٹ ہے میں نہیں کہہ رہا لیکن آن لائن فراڈ اسکیم وغیرہ بھی تو ہو رہے ہیں نا اب کئی بندے اسیز میں پھنس جاتے ہیں
ایپ جو ہیں یہ میشو ہے میشو چل رہا ہے بہت اچھا ایپ چل رہا ہے تو بہت اچھے فلپکارٹ ہے ان کے گ اسے پ رہتا ہے
یہ چیز تو ہے لیکن کئی لوگ اپنی برانڈس دکھاتے ہیں اپنے کپڑے دکھاتے ہیں پھر
دیکھی میں تو بس یہی دو جو ہے ان دونوں سے ہی کبھی پرچیز کرنا ہوتا ہے تو پتی ہوں میشو سے یا پھر فلپ
نہیں کئی لوگ وغیرہ دیکھ لیتے ہیں نا جیسے کسی نے بولا کہ ہم دس روپے میں یہ دے رہے ہیں
جاتے ہیں نا لیکن اگر آپ س تو یہ دو ہیی جو ہیں بیسٹ ہیں میشو اور آپ کی یہ فلپکارٹ میںھے یہ دونوں چیزیں بہت بیسٹ لگتی ہیں
یہی چیز ہے نا کیوںکہ آج کل کے ٹائم میں مہنگائی ہو چکی ہے بہت اب باہار کے چیز کو چاہیے سستا سامان ہے نا د کو ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کو چاہیے مجھے بھی ب کو سستا ملے گا تو میں بھی خرید لوں گا پر وہ یہ بندہ جب سستا دھتا ہے نا وہ تھوڑا س پال جیسا ہو جاتا ہے ے آڈر کرنے کی سوچتا ہے اسی سوچتا ہے کہ ہاں میںے خریدوں بٹ وہی اس کے بارے میں یہ نہیں جاننا چاہتا کہ وہ اصلی ہے یا نکلی ہے کیا اس چیز مجھے بینفٹ پہنچائے گییا نقصان پہنچائے گی یا کیا ہے کیا نہیں وہ سیدھا اس سے نا آرڈر کرنے کی سوچتا ہے
وہی نا جیسے آپ نے فیبرک نہیں دیکھا آپ نے کچھ نہیں کہا آپ نے خالی پکچر دیکھی ہے نا پکچر کے آدھار پر آپ منگوا رہے ہیں نا نا
ہاں جی
دیکے آف لائن میں اگر ہم جاتے ہیں آف لائن میں اگر ہم بازار مارکیٹ جاتے ہیں تو دیکھیے ایک کی جگہ ہم دس دکانیں گھومتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم اس کے بارگننگ بھی کر سکتے ہیں
ہاں جی
نا ہزار کا سوٹ م اس سے سات آٹھ سو میں خرید سکتے ہیں بارگیننگ کر کے
ہاں جی
ٹھیک ہے نا اور جو آپ کو یہ آن لائن پرائز دے دیے جاتی ہیں آپ کو ات میں ہی پے کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو پہلے ہی پے کرنے ہوتے ہیں کئی بار ہوتا ہے کہ آپ آن لائن پے کریں گے ن آف لائن میں ایسا نہیں ہوتا ہے وہ دیکھیے آف لائن میں اگر ہم جاتے ہیں مارکیٹ ایک جگہ ہم دس چیزیں دیکھنے جاتے ہیں جیسے دیکھیے اگر ہمپ مال بن چکے ہیں اتنے اچھے اچھے کیکہ کہیں ہم فٹ لینے کے لیے جاتے ہیں تو دیکھیے اس میں یہ کہ ہم اپنے مرضی کا فیبرک لے سکتے ہیں اپنی پسند کا ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں اپنی پسند سے ییک کروا سکتے ہیں ہے نا پھر اس کے ساتھ ہی میچ ج جویلری وغیرہ خد دکانیں اتنی ہمیں مال میں وہیں سے کہیں سے پرچیز کر سکتے ہیں فٹ ویئر لے سکتے ستے بچوں کے دیکھ سکتے ہیں کوئی اپنے بزرگوں کے لیے دیکھ سکتا ہے تو پھر ہم ایک چیز لینے کے لیے نہیں جائیں گے نا بازار میں وہ تو ہم پھر دس چیزیں ہماری اور ساتھ میں آ جاتی ہیں اور جب ہم مارکیٹ میں جے ہمیں یہ پتتا لگتا ہے کہ کون سا فیشن چل رہا ہے کس طرح کا ف چل رہا ہے کس چیز کو کس طرح مطلب کرا جا رہا ہے کوئی نئی چیز آئی ہے یونک تو ہمیں اس چیز کا پت لگتا ہے
ہاں جی
ہ یہین کیا ن کر دی تھی آف لائن کے بھی بہت فائدے ہیں اور آف لائن دونوں ہی اپنی اپنی جگہ بہت پرفیکٹ چیزیں ہیں کی یہ دونوں ہی اچھی ہیں اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ آن لائن ہمیں زیادہ اچھا ل جاتا ہے کبرا کلا
ایسا ہوتا ہے نا کہ آج کل نا دو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو اولڈ جنریشن نیو جنریشن اب جو اولڈ جنریشن ہے پرانی جنریشن ہے وہ اپنے حساب سے پہلے کی طرح ہی سب چیز کے لیے مطلب وہ کر دے گی ہاں جیسے ہم پہلے کر تھے ویسے ہی اب کریں گے جیسے پہے آف لائن شاپنگ کرتے تھے اب بھی آف لائن کریں گے پہلے ہم ایسے مطلب گھومنے پھرنے کہیں بھی چلے آئے گے تو ایسے ہی چل جئیں گے کچھ بھی کھا پی لیا کرتے تھے جو مطلب ہو تو ویسے ہی کر لیں گے آج کی جنریشن ہے ن نہ وہ تھوڑی الگ چل رہی ہے وہ ان چیزوں پہ دھیان دیتی ہے آن لائن شاپنگ کرنا آن لائن ساری چیزیں کرنا سب چ آن لائن میں تو اس چیز میں آ رہی ہے بٹ اگر دیکھا جائے تو پرانے جنریشن کے حساب سے جو آف لائن میں شاپنگ کا بیسٹ ذریعہ ہے
نہیں آف آن لائن بھی اچھا ہی ہوگی دیکے آپ دیکھیے بچے ک کہ باہرڑنے جاتے آ وغیرہ میں ہم کو نہیں پتا ہوتا کہ آپگر مارکٹ یہاں پہ ہم یہ بک لینی ہے تو ہم کیا سے لیں گے م بھیائن پریشا ب ا نہیں
ہاں جی ہاں جی صحیح فرما رہے ہیں آپ بالکل صحی فرما رہے ہیں
چھیز ج
ہاں جی ہاں جی
اچھا
ہاں جی
فائدہ ہو اور تو ہر کام آپ دیکھیں آپ
اچی صحی متوا رہے ہیں آپپ
ہوں
آپ صحیح فرما رہے سائ جو آپ کی ٹھیک ہے بٹ وہی ہے نا دیکو اب کہیں نہ کہیں آن لائن والے بھی گھر تو بنانے تھے وہ بھی تو کہیں سے لا رہے ہیں دکان سے خرید کے ہے نا تو اب وہی چیز ہے کہ دیکھو اب وہ جب کہیں نہ کہیں سے خرید کے لا رہے ہیں اب وہاں سے اپنا مارجن بھی نکال رہے ہیں پھر اپنا ڈیلیوری چارج بھی نکال رہے ہیں اپنے سائڈ چ نکالنے بعد بینیفٹ نکالنے کے بعد پھر کسٹمر کے پاس پہنچا رہے ہیں اب وہ اتنی سستی چیز خرید رہی ہیں نا تبھی تو وہ اتنی ساری بینفٹس وغیرہ نکالنے کے بعد سر جی نکالنے کے بعد تب جا کے آپ کو اس ریٹ میں بھی دیتے ہیں پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ہاں بینیفٹ اچا تو ہم اس سے پڑے آف لائن میں ج کے کیوں نہ ٹرائی کریں کیا پتا آن لائن سب مل جا بیٹری وٹری ملےا فن میں
آف لائن میں بھی اچھا ہے
اب وہی تو بات ہے نا ساری چیز آن لائن گئی کہاں سے گئی تو ساری آف لائن سے ہی ہے نا آن لائن
ہ
اس لیے ہمیں تھوڑا سا آف لائن میں بھی دھیان دینا چاہیے آن لائن میں بھی دینا چاہیے مطلب جو جس کو بیسٹ لگتا ہے وہ اس چیز میں کر سکتا ہے ایسے نہیں کہ دھو جسے آن لائن بیسٹ لگتی ہے تو وہ آن لائن بھی کر سکتا ہے اب دیکو مجھے جیسے کہ اوپنگ بیسٹ لگتا یہ تو میں آف لائن ہی ٹرائی کروں گا کیکہ مجھے پتا ہے آف لائن میں مجھے کیا اچھی چیز مل سکتی ہے کیا بیٹر چیز مل سکتی ہے کیا بیٹر ریزلٹ مل سکتے ہیں ہے نا اب آپ کو آن لائن اچھی لگتی ہوگی تو آپ کو آن لائن میں پت ہویں گی ساری چیزیں اب وہ یہ بندے کی دیکھو چ اس کے ہوتا ہے کہ اسے کیا چیز چاہیے کیا اس کا ٹیسٹ ہے کیسے وہ ٹرینڈ کو فالو کرنا چاہتا ہے کیا چیز چاہتا ہے وہ ساری چیزیں پھر اپنے حساب سے مینج کر سکتا ہے ہے نا اب دیکھو وہی چیزیں اب ہر کسی کی پسند ایک س نہیں ہوتی ہر کسی کو ایک چیز پسند تھوڑی نا آئے گی اب جیسے مان لو آپ کو آن لائن پسند ہے مجھے آن لائن پسند نہیں ہے مجھے آف لائن پسند ہے تو آپ کی میری سوچ میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت فرق تو دکھے گا
ہوں
ہاں جی تو ایسے ہوتا ہے کہ اب دیکھو ہم کسی کی سوچ کو تو بدل نہیں سکتے
چلیے آپ سے بات کر کے اچھا لگا ہمارے ابو آ چکے ہیں ہم آپ سے نیکسٹ ٹائم بات کرتے ہیں خدا حافظ
ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے خدا آپ